ہاں
و رحمتۃ اللہ
ہ وعلیکم السلام کیسے ہو سب کہ رہے
اللہ تعالی کا شکر ہے آپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہیں
الحمد للہ بالکل سب کیا ریات ہے آپ سنائی ہیں
بس اللہ تعالی کاش شکر ہے میں بیٹھا ہی تھا میں نے سوچا آپ سے کچھ گفتگو کروں کسی موضوع پہ
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے جی بتائیے
بالکل اگر ہم دیکھیں گے ہم آج پانی کی اہمیت پہ بات کریں گے اگر ہم دیکھیں گے بالکل بالکل اگر ہم دیکھیں گے پانی اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ہیں اگر ہم دیکھیں گے دنیا میں جتنی بھی زندہ مخلوق ہیں چاہے انسان ہو جانور ہو یا پرندہ سب کی زندگی پر پر مبنی ہے پانی پانی مطلب سب اگر ہم جانور دیکھیں گے مخلوق کوئی بھی مخلوق ہو اللہ تعالی کی پانی پہ ہی جو ہے مبنی ہے اگر پانی نہ ہو تو زندگی کا تصور بھی ممکن نہیں ہے اسی اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پانی کو زندگی کی بنیاد کہا جاتا ہے
جی بالکل جی صحیح فرمایا آپ نے
بالکل بالکل اگر ہم دیکھ دیں گے اپنے اسلام میں بھی قرآن قریب میں بھی فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے نے ہر زندہ چیز کو جو جو ہے پانی سے پیدا کیا یہ بات پانی کی اہمیت کو بھی زیادہ وض واضح کرتی ہیں
جی ہاں ہمیں روز پانی پیتے ہیں وضوت کرتے ہیں کھانا بناتے ہیں کھیتی کرتے ہیں لیکن اکثر ان کی قدر نہیں کرتے ہیں یہی سب سے بڑی پریشانی ہے جب پانی آسانی سے مل جاتا ہے تو لوگ اسے بے وجہ بہا دیتے ہیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ نل کھلا چھوڑ دیتے ہے گاڑی دھوتے وقت یا برتن صاف کرتے وقت بھی بہت پانی ضیاء کرتے ہیں تو یہ سب نہیں ہے نا جبکہ اسلام میں ہمیں فضول خرچی سے منع کرتا ہے وضوع کرتے وقت بھی پانی کم استعمال کرنے کی تعلیم دی گئی ہے تو ہمیں پانی کا جتنا ہو سکے اتنا ہی یوز کرنا چاہیے
بالکل درست بات فرم فرمائی آپ نے اسی طرح اگر ہم دیکھیں انسانی جسم کا جو تقریبن جو ہے ساٹھ سے ساٹھ سے لے کر تو ستر فیصد جو حصہ ہے پانی پر مب مشتمل ہوتا ہے پانی ہماری جسم کا درج حرارت جو ہے برقرار رکھتا ہے خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے ہم اگر ہم دیکھیں گے اور جسم سے جو زہریلے معیدے باہر نک پالنے میں بھی مدد کرتا ہے اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے اگر انسان چند دن کا تک پانی نہ پیئے تو اس کی صحت پر ہم دیکھتے ہیں بہت متاثر ہو جاتی ہیں اس کی صحت اور زندگی کو خطرہ پیدا ہو سکتا ہے اسی لیے روزانہ صاف اور کافی مقدار میں پانی پینا صحت
بالکل بالکل صحیح فرما رہے آپ اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے ہیں تو ب بہت پانی بچا جا سکتا ہے مطلب پانی صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ کھیتی اور جانوروں کے لیے بھی بہت ضروری ہے اگر بارش کم ہو جائے تو فصلیں سوکھ سکتی ہے اور کسانوں کو بہت نقصان ہو جاتا ہے اور آج کل تو دیکھیے نا کئی علاقوں میں بھی پانی کی بہت کمی ہو رہی ہے لوگوں کو دور دور سے پانی لانا پڑ رہا ہے تو اس کی یہ وجہ ہے بارش کا کم ہونا بھی ہے اور دوسری وجہ ہے پانی کی بربادی ہے اسی لیے ہمیں رین واٹر ہاؤسٹنگ جیسی ترکیبوں کا اپنانا چاہیے اور پیڑ بھی زیادہ لگانے چاہیے پیڑ بارش لانے اور زمین میں پانی روکنے میں مدد کرتے ہیں
بالکل آپ نے بالکل درست بات فرمائی اگر ہم دیکھیں گے پانی جو ہے گھریلو زندگی کا بھی بنیادی حصہ ہے اگر ہم دیکھیں گے ہم اپنا پانی پینا کھانا پکانے نہانے کا کپڑے دھونے اور برتن صاف کرنے اور گھر صفائی کے لیے استعمال کرتے ہیں پانی اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے اگر صاف پانی دستیاب نہ ہو تو بیماریاں پھیل جاتی ہیں اور لوگوں کی صحت متاثر ہوتی ہے اسی لیے ہر گھر تک صاف پانی کی رسائی بہت ضروری ہے اسی طرح اگر ہم دیکھیں یں گی آپ نے ابھی بھی آپ نے بھی فرمایا کہ زاری میدان میں پانی کی اہمیت ب بہت زیادہ ہے کسان اپنی فصلوں کو پانی دے کر گندم چاول مکائی سبزیاں اور جو ہم میں کہتا ہوں پھل ا پھل پھل جو جو پھل والے پیڑ ہو اس میں بھی پانی کی اہمیت بہت ضروری ہے اگر ہم دیکیں گے اگر بارش نہ ہو تو یا پانی کی کمی ہو تو فصلیں خراب ہو جاتی ہیں جس سے آ غذائی قلت آ پیدا ہوتی ہے اور آ مہنگائی بڑھ جاتی ہے اگر ہم بھی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اسی طرح پانی انسانی غذا اور معاشت دونوں کے لیئے بنیادی اہمیت رکھتا ہے
جی بالکل صحیح کہا آپ نے اور اگر ہم آج پانی نہیں بچائیں گے تو آنے والی نسلوں کو بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں بچوں کو بھی بچپن سے ہی پانی کی اہمیت سک کھانی چاہیے اور اسکول کالجوں میں بھی اس بارے میں جاگروکتا پھیلانی چاہیے گھر میں بھی سب کو سمجھانا چاہیے کی جتنی ضرورت ہو اتنا ہی پانی کا استعمال کرے میں نے اکثر دیکھا ہے کی لوگ اپنی گاڑیاں اسکوٹر آ دھونے کے لیے بھی گھر سے پائپ لگا لگا کے مطلب گاڑیاں دھو رہے ہوتے تو یے پانی کا بے فضو بے فضول خرچ ہی ہے نا آپ ڈول لے کے بھی گاڑی دھو سکتے اس میں پائپ لگا کے بنا فالتو کا اتنا پانی برباد کر دیتے تو یے بھی صحیح عادت نہیں ہے تو ہمیں اس کے آ اس کے حساب سے بھی بولنا چاہیے اور میں جب ایک اسکول میں تھی نا تب ہمیں اسکول کے مطلب بوشیہ میں کت تنا مطلب اور نقصان ہو سکتا ہے اس کا ہم کو سکھایا تھا تو تب سے مجھے تو سمجھ میں آ گیا تھا کہ پانی بہ ہت ضروری ہے مطلب ایسا دکھایا گیا تھا کہ ان فیوچر پانی ہی نہیں بچائے پورا سوکھا ہو گیا ہے زمین یے وہ لیڈیز بھی اپنے بال نہیں رکھ رہی ہے کیونکی دھونے کے لیے پانی نہیں ہے پینے کے لیے نہیں ہے ہاں تو اس سمے سے ہی مجھے تو سمجھ میں آ گیا کہ پانی بہت ضروری ہے تو میں تو اسی لیے بچوں کو بھی جیسے مجھے سمجھ آیا اسی لیے ویسے ہی بچوں کو بھی اسکول کالجوں میں ایسے ہی سمجھانا چاہیے تو ایسے ہی جاگروکتا پھیلنی پھیلانی چاہیے اور ایک ایک بوند کی قیمت سمجھانی چاہیے کیونکی بوند بوند سے ہی دریا بنتا ہے اس لیے پانی کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے
بالکل آپ نے بالکل درست فر بات فرمائی ہے میں بہت سہمت ہوں آپ کے بات سے اگر ہم اسی طرح دیکھیں گے پانی صرف انسان کے لیے ہی نہیں بلکی ماحول کےلیے بھی نہایت ضروری ہے دریا جہلم اگر ہم دیکیں گے سمندر اور تالاب ہزاروں قسم کے جانوروں اور پودوں کے گھر ہیں پودے پانی کی مدد سے غذا بناتے ہیں اور ہمیں آکسیجن فراہم کر تے ہے اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے اگر پانی کی ذخیر ذ خیرا ختم ہو یا آلودہ ہو جائے تو ماحول کا تواز زیا بگڑ جاتا ہے اور آ بے شمار مخلوق خطرے میں آپر جاتے ہیں اگر ہم اسی طرح دیکھیں گے آج کے دور میں پانی کی قلت دنیا کا بڑا مسئلہ بن چکا ہے آبادی میں اضافہ جنگلوں کی کٹائی ماحولیات تبدیلی زمینی پانی کو زیادہ است تعمال اور پانی کی آلودگی میں اس آما مسئلے کو مزید سنگین بنا دیا ہے فیکٹریز کا گندا پانی پلاسٹک کا خرچہ اور ایسا جو یے ہم لگاتے ہیں پلاسٹک ولاس ٹک لگاتے ہیں نا ہم دریابوں اب اگر ہمیں گھر میں بھی کچھ بھی ویسٹیج نکلے گا تو ہم کیا کر تے ہیں آج کل کے لوگ ان کو اتنا سوک سینس نہیں رہا ہے کہ یے جو سیدھے نزدیک والی دریاؤ کو یا جو ہے یا کوئی بھی ندی ہو اس میں ڈالتے جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں جو پانی آتا ہے وہ وہ جو ہوتا ہے وہ خراب ہوتا ہے اور بیماریاں جو ہیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے ا میں میں نے اکثر کیا دیکھا ہے اکثر لوگ کیا کرتے کام یہ اگر ہم ہاتھ دھوتے ہیں یا چہرہ دھوتے ہیں یا نہ بھی ہیں تو نل کھلا رکھتا ہے یا برتن دھوتے ہیں تو نل کھلا رکھتا ہے جو ہمیں اس پہ بہت احتیاط سے پانی جو ہے وہ یوز کرنا چاہیے استعمال کرنا چاہیے
جی جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا میں نے بھی اکثر یہ دیکھا ہے کہ لوگ مہ دھوتے وقت برش کرتے وقت نل کلا ہی چھوڑ دیتے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اور اس سے نا مطلب اگر پانی کی کٹوتی ہوگی تو اس سے پریاورن بھی بہتر ر رہے گا اگر پانی بچے گا تو اور آنے والے نسلوں کا بھی بھویشے بھی محفوظ رہے گا ہم لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ پانی صرف ایک ا سنساادھن نہیں ہے بلکہ زندگی کی بنیاد ہے اور پانی کے ا انسان کچھ ہی دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے پانی سے اسی لیے ہا ہمیں ہر خطرے کی حفاظت کرنی چاہیے
بالکل درست بات فرمائی آپ نے بالکل آپ نے درست بات فرمائی مجھے لگتا ہے کہ حکومت گوبھی چاہیے کہ نہیں یہ جو ہے ڈیمز تعمیر کرے پانی کے ذخیر کی حفاظت کرے پانی کی آلودگی روکنے کے لیے سخت قوانین نافذ کرے اور جو عوام میں جو وہ شعور پیدا کرے اسی طرح میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ا ایک گھر والوں کو بھی اپنے بچوں کو جو ہے وہ یہ سکھانا چاہی کہ کیسے پانی کو استعمال کرے کیسے پانی کو گندہ نہ کرے اسی طرح اگر ہم دیکھیں کالج اور اسکولوں میں اگر ہم میں بات کروں تو مجھے لگتا ہے کہ جو اساتذہ ہیں ان کو بھی جو ہے اپنے اسٹوڈنٹ کو سکھانا چاہیے یہ اس بات کا شعور دلانا چاہیے اپنے بچوں چونکو کہ یہ جو پانی ہے ان کی کیا اہمیت ہے اور جو ہے جے استعمال کرنا چاہیے آخر میں یہ کہا کہنا بالکل درست ہوگا کہ پانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے اللہ تالی کی عظیم نعمت ہے اس کے بغیر نہ انسان زندہ رہ سکتا ہے نہ جانور نہ ہی پرندے اسی لیے ہمیں پانی کی قدر کرنا چاہیے
جی جی تو آج ہم ہم دونوں یہ احد کرتے ہیں کہ پانی بالکل ضائع نہیں کریں گے اور اللہ تالی ہمیں اپنی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق اتا فرمائے چلیے پھر ملتے ہیں
بالکل بالکل بالکل اللہ حافظ
اللہ حافظ